آف
وعلیکم السلام بس بائی جانک کتاب سنائیے
بس بس کا ش کر ب س کہ رہ
اللہ تعالی کی مہربانی
ہ وہیں کہ تھا سزات کا ک سے کا رکھ نا کال کروں ک زبنی چ ن پوس کر
ہاں اور بھائی جان کیا بولتے ہیں آج کل کی جو یہ گرمی جو بڑھ رہی ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا بولنا چاہیں گے
جی بھائی جان ماشاء اللہ بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں یہ تو اس کی جو گرمی بڑھنے کا جو ہے کہ یہ ہمارے وجہ سے ہی ہو رہا ہے
ہاں بالکل بالکل کیونکہ ہم آج کل ا جتنے مطلب پیڑ کاٹ رہے ہیں نا ہمیں اس سے دس گنا زیادہ پیڑ لگانے ہیں تاکہ اس سے جو ہے موسم ٹھنڈا رہے اور بارش وقت وقت پر ہو
جی جی ماشاء اللہ کہ آپ نے کہا کہ جتنے وقت آپ اگر ایک پیڑ کاٹ رہے ہو دس پیڑ لگاؤ بھائی جاں کہ میں جو جی بھائی جان کہ ضروری نہیں ہے کہ بھائی جان آپ دس پیڑ لگاؤ اگر آپ نے ایک کاٹا تو آپ ایک ہی لگاؤ کہ زیادہ نہیں ہے مگر ضروری ہے بالکل بھائی جہ اس کو کی کرو سات آٹھ دن کیئر کرو کہ تاکہ اس کی اپنی پھر سے جڑ واپس
بالکل بالکل جب تک نہ وہ اپنی جان پکڑ لے تب تک
ج جی بھائی جان کہ دیکھو پیڑ پودوں کے بہت سارے فایدے ایک
فائدے ہیں وہ ایک تو وہ آکسیجن دیتی ہے ہوا دوسری وہ کیا بولتے ہیں پھل دیتے ہیں ہاں
جی جی جی بھائی جان اور دوسرا دیکھو کہ ایک تو آپ نے بولا کہ جو بھائی جان کہ ایک تو آکسیجن فریش دیتی ہے اوپر سے اور بھائی جان کتنے سارے پھل فروٹ
پوٹ اور جب وہ سوکھ جاتا ہے تب لکڑی دیتا ہے ہم لکڑی کا کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں ہم کھڑکیاں دروازے بنا سکتے ہیں اچھا تخت بنا سکتے ہیں کیا بولتے ہیں جلانے کے کام بھی آتی ہے
جی جی بھائی جان کہ اور اور دیکھ دیکھو کہ سبزیاں اپنی سبزیاں تو سبزیاں تو بھائی لیکن فروٹ آتے ہیں کہ بہت سارے کہ اگر آپ پیڑ لگا کے تو بھائی جان پیڑ لگانے سے ہمارا زیرو پرسینٹ نقصان ہے لیکن ہنڈریڈ پرسینٹ ہمارا جو کیا ہے فائدے ہیں بالکل
ہمارا ہمارے آنے والے پیڑھیوں کا فائدہ ہے
جی جی ماشاء اللہ اور اگر آپ بھائی جان چنار کا پیڑ لگاؤ گے تو آپ کے سات پشتیاں اس کا ہوا جو ہے فریش ہوا لیں گے بالکل
کو لیے آپ نے بہت اچھی بات بولی بھائی جان بول
اور لوگوں سے جی جی بھائی جان بالکل
اور کیا بولتے ہیں میں ایک نیا ٹاپک ڈھونڈا تھا
جی جی بھائی جان اپ بولو
ہمم یہ جو میں آج آج کل پلاسٹک کی وجہ سے بہت بیماریاں پھیل رہی ہیں
جی جی جی ماشاء اللہ کہ پلاسٹک آج کل بہت مطلب
بہت ہاں
کہ اس کا کیا ہوتا ہے ڈسٹرائ بھی نہیں ہوتا ہے ختم بھی نہیں ہوتا بھائی جان کے آپ کچھ کوشش کرو یہ
دیکھ دیکھو اگر یہ کسی مال مویشی یا انسان کو کھانے آگے آ جائے غلطی سے تو انسان تو جاتا ہی
جو بھائی جی بھائی جان جو کہ جو دیکھو کہ جو پالتو جانور ہوتے ہیں جو کہ کسی کے نہیں ہوتے ہیں بھائی جان کہ وہ جا کے کیا ہوتا ہے کہ جب کچھ کھانے کو نہیں ملتے ہیں یہ تو پلاسٹک بھی کھا لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جہاں وہ بے زبان ہے بھائی جہاں اس کو کیا پتا ہے وہ تو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو وہ تو پھر ایسے ہی مر جاتے ہیں بھائی جان کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہھائی جان سرکار نے تو ویسے بھی بین کر دیے ہیں لیکن پھر بھی کوئی جو باقی جو بالکل باقی نہیں سب استعمال کرتے ہیں لیکن اس کو بھائی جان اس کو روک سکتا ہے تو ہم ہی لوگ روک سکتے ہیں کہ اگر شوق جو جی جی بھائی جان کی دکاندار ارے اور
ٹھیک
ہاں ہاں
اور اس اور اس کے نقصان آپ دیکھو گے نا اس کے بہت سارے نقصان ہیں پہلے تو ایک ایسی چیز ہے یہ ختم ہی نہیں ہوتی ہے اس کو اگر آپ سو سال زمین میں دفنا دو گے تو پھر بھی ویسی کی ویسی نکلے گی اگر اس کو آپ جلا دو گے اس کے دھویں سے بھی ا اب گلی محولے میں مطلب دئیں سے بہت سارے لوگوں کو نقصان ہوگا فیکٹری میں جب اس کو فیکٹری میں اگر اس کو ریسائکل کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی اس کی وجہ سے بہت گلوبل وارمنگ ہو
جی جی بھائی جان اور جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں وہاں کے ان کو بہت سارں بیماری ہوتی ہے لیکن جو کہ بھ جان کی ہے تو دیکھو سرکار کو تو سرکار نے تو منع کر دیا ویسے بھی بن کر دیا لیکن جو کچھ دکاندار ہوتے ہیں وہ پھر بھی لے آتے
پھر بھی ہاں وہ تو لوگ لو اگر لوگ یہ لوگوں تک ہے نا اگر لوگ اگر خود اپنے گھر سے اپنے کپڑے کی تھیلی سیل کے لے جائیں یا پلاسٹک
آپ نے بولا کہ گھر سے لاؤگ ٹھیک بول رہے ہو لیکن اگر بھائی جان کی محلے میں کوئی شاپ کیپر ہے اس نے لایا لیکن بھائی جان ان کا کام ہے چلو لا رہے ہیں لیکن اگر ہم ہی جو لوگ ہیں کہ آپ س میں جو اپنی کمینی بنائے کہ کوئی بھی شاپ کیپر سے اگر کچھ سامان لاؤ ان کو کہو کہ تھیلے لیاؤ والے وہ خریدیں گے لیکن جو پلاسٹک کی یہ بین کر
اسٹ ہاں یہ ہم نہیں پکڑیں گے پکڑنا ہی نہیں ہے کچھ بھی ہو جائے لیکن س
بھائی جان کی اگر یہ سب لاؤ تو ہم آپ سے سامان نہیں لیں گے اس لیے آپ کے لی ل ہو تو کچھ ہوگا لیکن ایسے کچھ ہوگا نہیں بھائی جان لیکن لوگ اپ سب کو تو نہیں سدھار سکتے لیکن جتنا ہو سکے ہم ہمارے سے ہم اپنے دوستوں کو بالکل بالکل بھائی جان
جے
کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی
آج کل سب سے مین چیز مین پرابلم ہے انسان کو سہولیت چاہیے جت اتنی زیادہ اتنی سہولت چاہیے کھانے میں بھی سہولت چاہیے پینے میں بھی سہولت چاہیے ہر ایک چیز میں
بھجان جو آپ بولا کہ آان میں ریکو بھجن کی جو آج کل کے جو لوگ ہیں کہ کھانا گھر میں کم کھے ہیں تو باہر کا زیادہ کھاتے ہیں جیسے کہ کچھ بریک فاسٹ ہو گیا پور دان بیک فاسٹی جی بیک فاسٹ دیکھو باہر کا ہیھ دپیر کلنچ بارکائی اس سے کیا ہوتا ہے بھائی جان کی ان کو نا زیادہ بیماریاں ہوتی ہے
تو دیکھا ہوگا آپ کو آج کتنی بیمارییا ہوتی ہے لیکن جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں بہت کم بیمار پڑتے ہیں اس طرح کیا بھائی جان کی جو گھر کے جو باہر کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر باہر کا ہی کھانا کھاتے ہیں
بالکل بالکل
جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ گھر کا کھاتے ہیں اپنا مطلب کھیتی کرتے ہیں کہتی جو بھی سبزی ہوتی ہے وہ کھاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ بیماریاں کم ہوتی ہے جو کیمیکل ہوتا ہے سبزیوں میں وہ نیچرلی اپنا گوبر ڈالتے ہیں سبزیوں میں وہ تو باہر کیا ہوتے ہیں وہ کیا جو اگر باہر سبزیاں بھی لگاتے ہیں لوگ تو اس میں بھی وہ کیمیکل ہی ڈال کے بڑا کرتے ہیں اسی اچھا جو بھی ہو س کیا اپنا کھیتی کرو تھوڑا سا گوبر ڈالو وہی کاد ہے تو باقی بیماریاں اس سے بہت کم ہوگی
بالکل بالکل بھائی جان
اور م ج ن آپی کا موسم
موسم تو خیرت ماشاء اللہ خدا کی وجہ سے اللہ کی وجہ سے موسم بہت سہان ہے آج ٹائم وقت وقت پر بارش لگ رہی ہے فصل بھی فصل میں بھی بہت سدھار ہے
جی جی ماشا ال بھائی جان آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں مم بڑا سان دیکھو بھائیپ اللہ کا شکر گزار کرو ہمارے یہاں دیکھو بھائی جان کی ابھی ٹیمپریچر چار پریشر ہو رہا ہے لیکن آپ شکر گزار کرو اٹالے گا آپ کو ٹھنڈ علاقے میں مطلب ہووئے وہ پہ تھے لیکن ہمارے یہاں دیک بھائی جان کی اتنا اتنی گرمی ہے کہ آپ کیا بتائیں کہ اے سی بھائی جان اد تو اے سی کسی بھی گرم ہوا دے رہی ہے
وہی تو نہ ادھر کے حالاتی ویسے ہیں نہ انسان کو سہوولت چاہیے گاڑیاں کتنی چلتی ہیں ان کی دن میں ان کی وجہ سے جو پولوشن ہوتا ہے اسی کی وجہ سے ہے نا اوپر وال والے کا کچھ نہیں ہے سب اوپر والے کا کچھ نہیں ہے سب بھی اپنا
اپنی غلطی ہے بھائی جان کی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے فیکٹریاں بنا رہے ہیں لوگ یہ بنا رہے ہیں کہ دیکھو بھائی جان کی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر لوگ بھی نہیں لگا رہے ہیں لیکن جو سرکار ہے کہ اگر آپ کو کچھ مطلب کچھ فیکٹریاں بنا رہے ہو کچھ بھی بنا رہے ہو پروجیکٹ بنا رہے ہو چلو ٹھیک ہے آپ نے دس ہزار پیڑ کاٹے وہاں پہ وہ پیڑ کاٹنے کے لیے آپ نے مزدور کو لگائے ہوں گے بھائی جان تو بالکل جو آپ کو وہاں سے پروفٹ مل رہا ہے تھوڑا سا بھائی جان اس میں سے اگر آپ پانچ پرسینٹ نکالتے بھی ان مزدوروں کو دو کہ جتنے آپ نے پیڑ کاٹے اتنے پیڑپ پھر سے لگا دو کس کہیں اور جگہ پہ تو اس سے کیا ہوگا اس سے بھی جو آپ نے پیڑ کاٹے وہ پھر سے واپس لگ جائیں گے کہیں اور پہ اور جو آکسیجن کی کمی ہے گرمیوں کی جو گرمیاں وہ کم پڑے گی اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ بھائی جان کس صرف ہمارا نقصان نہیں انسانوں کا نقصان نہیں ہو رہا ہے جانوروں کا نقصان ہو رہا ہے چڑیوں کا مطلب سب کا بڈ بالکل بھائی جان کی
جی
جو چڑیا ہیں باڈس ہیں سب گھونسلے بناتے ہیں اور جو آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کی نیوز سنی ہوگی کہ شہر گاؤں مطلب سٹی میں آ گئے ہیں دو تین مطلب ایسے شکار ہوئے ہیں کہ شیر کے شکار ہو گئے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری غلطی ہم پیڑ جو کاٹ رہے ہیں تو ان کو تو باہر آنا ہی ہے بھائی جان وہ بھی اپنے پیٹ کے لیے کیا کریں گے بھائی ج وہ اپنا جو پس ہو جائے سب کرنا ہے کچھ نہ کچھ اس لیے جو شر ہوتے ہیں جنگل میں اپنا کر لیتے ہیں جو بھی کرنا ہوتا ہے بھائی جان ہم تو ان کی جو گھر ہے گھر ہی اجاڑ رہے ہیں نا جیسے ہمارا کوئی گھر اجاڑے گا تو ہمپڑے
ہاں بالکل بالکل
تو بھائی چانس جتنا ہو سکے پیڑ لگاؤ سب
پیڑ لگوؤ بالکل جو نیچرل چیزیں ان کو کو اجاڑو مت ان کو جتنا ہو سکے اتنا سنبھالو ہاں کیونکہ نیچک کے ساتھ اگر کھیلو گے تو نیچک ہمارے ساتھ ضرور کھیلے گا
جی جی بھائی جان اور آپ نے دیکھا ہوگا بھائی جان کی آج کے جوان ہیں وہ زیادہ ہارٹ اٹیک کی پرابلم سے مر رہے ہیں کیونکہ آج کل کیا ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے کہ گھر کا کھانا بالکل بھی نہیں کھاتے بھائی جان کہ جو سب ملے برک ہی کھائیں گ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی آپ سے بات بہت اچھا لگا خداافظ
خدا حافظ بس ج ماشاء اللہ خدا حافظ
سبٹ تو کر آپ کال سٹ کرنا